ایکھو
وعلیکم السلام
السلام علیکم
ہاں جی ٹھیک ہے بہت ہاں جی میںی من جی آ رہی ہے
چان بڑھیا
ہاں جی ام ہاں جی بڑھیا آپ بتاؤ ٹھیک ہے
ہاں بس بڑھیا اللہ کا شکر ہے آپ سنائیے کھانا وغیرہ ہو گیا آپ کا
میں ہاں جی ہاں جی رم کھانا وغیر ہو گیا بس ہاں تھوڑی دیر پہلے کیا تھا
اچھا اور سنائی ہے
بس کچھ نہیں ہے بات تو اس پہ کرتے ہیں کہ جو ٹاپک ہے ہمارا و ویکنگ پڑلی کاا
اچھا اور بتائیے آپ صبح کب اٹھتے ہو کس ٹائم اٹتے ہو
صبح تو میم ایکچولی میں میں ایکچولی لانگ پہ کریا پہ میں نے جوائننگ کیا تھا
اچھا اچھا
تو کریہ میں جاتا ہوں کی آٹو سوری کہ جا میں نے جان کری ہوئی ہے ٹھیک ہے اور کرریا کی کار م زبانہ جلد تا ہ میں تو ص ہاں تو کیا بس اللہ کا شکر ہے کہ اس کے جیسے میں اٹھتا ہوں وہاں پہ تو بہت فریشنیس فیل ہوتی ہے مجھے
نہیں کافی اچھا بھی ہے دیکھو صبح اٹھنے سے نا بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہم آگے ہمارا ٹائم ٹیبل بہت اچھا ہو جاتا ہے عادت بن جاتی ہے ٹھیک ہے اور صبح کی تازی ہوا بھی ملتی ہے ہمیں اور بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جتنا صبح میں کر لو نا اتنے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں ورنہ جتنا لیٹ اٹ اٹھو اتنا شریر سست ہو جاتا ہے
بالکل بالکل بالکل تو وہی ہے اس چیز کا نا فائدے فائدے ہیں فائدے گنانے کی وہ مطلب کہ نا لمٹ نہیں ہے اور جیسے صبح جیسے اٹھتے ہیں ارلیگ دا مارننگ تو ایک نا ہمارا ٹارگیٹ ہمارے فکس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے مائنڈ فریش مائنڈ فریش رہتا ہے اسس فری تھوڑا ڈے نا اپنا آپ کا اپنا اسٹریس فری رہتا ہے
ہاں یہ تو ہے
چ ہاں اللہ کا شکر ہے کہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے
نہیں ماشاء اللہ بہت خوب ہے آپ کا بھی روٹین اور میرا بھی سیم آپ ہی کی طرح ہی روٹین میں بھی صبح ارلی مارننگ ا جا کیونکہ میرا تو آفس وغیرہ ہوتا ہے اپنا صبح میں فجر میں اٹھ جاتی ہوں فجر میں اٹھ کے اپنا فریش وغیرہ ہو اپنی نماز پڑھی تھوڑا سا اللہ کو یاد قران پک کی تلاوت کری تو دن ماشاء اللہ اتنا خوبصورت جات سا لگتا ہے کہ ہاں ہم نے کچھ اچھا کام کچھ نہیں کیا ہے
ہمم ایکچولی
ہاں پھر اس کے بعد اپنا آفس وغیرہ کے لیے نکل گئے پھر وہی پورے دن اپنا آفس وغیرہ تو ماشا لہ دن میں یہ نہیں رہتا کہ ہاں ہم گھر سے نکلے ہیں تو ہم ایسے ہی نکل ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ب ہم صبح اٹھے تھے ہم نے اپروالے کوئی یاد کیا ہے اس کے بعد تو پارلیمن کیا اور رہا ہم اپنے کاروبار
بلکل بلکل بلکل صحیح بات ہے تو وہی یہ نا جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں تو یہ سارے فائدے اپنے آپ ہی ہو جاتے ہیں
ہاں جی جی ماشاء اللہ دیکھو نا اگر آپ ایک ہفتے بھی اٹھو گے نا کنٹینیسلی تو آپ کو خود بخود ہی چینجیز اپنے اندر نظر آنا لگے
ہمم بلکل تو ساری ساری چیزز ہوتی ہیں جیسے آپ کا مائنڈ آپ کا کافی ا مڈ مڈ آپ چینج ہو جاتا ہے اس سے تو سارا دن صحت بھی آپ کی ٹھیک رہتی ہے صحت خراب نہیں ہوتی اب اتنا یہ ماشاء اللہ بہت بڑھیا ہوتا ہے صبح سے صبح اٹھ کے نا
رات کےساڑھے پانچ بجے تو میں بھی تھوڑا سا واک واک کرنے کے لیے اپنا پارک وارک نکل جاائے کروں
ہمم ہاں آ رہی آ رہی آری اب آ رہی ہے
تو میں نے سوچا چلو بھائی میں ساڑھے پانچ بجے تو اٹھ ہی جاتی ہوں میں بھی پارک ہو جایا کروں گی شریر تھوڑا سا چنگا سا ہو جائے گا پر وہی والی باتیں دیکھو آدت بھی میرے کو دھیرے دھیرے پڑی نہیں ہے میرا روٹین تھوڑا سا الگ ہے تو مجھے بس عدت میں ڈالنے کے ے تھوڑا ایکاادھف ت میں دوبارہ سوچوں گی نا ہاں چلو بھائی نہیں چلے جاتے ہیں اپنی ساید
ہمم ہمم ہمم بلکل ویسے بھی میم جو صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے نا وہ تو پرورٹی رکھنی چاہیے اللہ ہ تو صحت کی پراورٹی ہونی چاہیے باقی یہ کام تو پھر ا صحت کی حساب سے ہو تو میںگرص
وہ دیکھو نا اب اپنا شریر اچھا رہے گا نا تو خود بخود
ہوں ہاں یہ یہ یہ تو ہے اللہ کا شکر ہے وہاں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں
جی جی اور اللہ سال میں جب تمہارے پاس ساری صلاحتیں دی ہیں تمیں اتنا مضبوط بنایا ہے تو دیکھو اس شریر کو
ہ بالکل ہاں اس کا بالکل اس کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے
ضوری
ہ تبھی ان میں فائدہ ہی بہت ہے اس چیز کی
جی
صبح اٹھ کے الگ الگ چیزوں کا بس وہی ہم آپ کا کولسٹرول وہ سارا جو بھی بیماریاں ہیں بس وہ ٹھیک رہتی ہیں ساری
ہاں وہ تو ہے اور دیکھو ہوناا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے بائی چانس کبھی ہم ل لیٹ نائٹس سوتے ہیں تو صبح جب اٹھتے تو نا جلدیٹھناڑتا تو چڑچڑا پن رہتا ہے شریر میں وہ آلس سا رہتا ہے کسی سے ٹھیک سے بات کرنے کا من نہیں کرتا غصہ سا چھوٹتا ہے ہے نا اور جب اپنے آپ ہی نیند پوری ہونے لگتی دینا تو من بھی اچھا رہتا ہے من اچھا ہوتا تو
جی جی جی جی بالکل یہ بات تو آپ نے بالکل درست فرمائی ہے اسے اچھا اچھا تو وہی ہے فائدے بس جیسے ہم باہر نکلتے ہیں ہے نا ا جسے آپ نے بتایا کہ لیٹ ہوتے ہیں توب میرا نا اب میں کافی ٹائم سے ہو گیا ہوں ٹھیک ہے ا تو ابھی کیا ہے کہ جیسے صبح جلدی اٹھنے کا نا الارم ہے کبھی لگاتا ہی نہیں آج کل تو اپنے اپنے آپ ہی جیسے ہاں وہی ہے نا جیسے ٹائم بھی سیٹ ہوتا پر ٹائم سیٹ کے حساب سے جیسے جلدی سو گئے ہم تو نیند بھی نیند اپنے آپ ہی جلدی کھلتی ہے یہ چیزیں صبح اٹھنے کا فائد تھا کر رات کو جلدی سونے سے یہ سر ٹھیک ہے ہم رات کو جلدی سوئیں گے تو اپنے آپ نیند پوری ہوگی جیسے سکسٹن سیون ہورس کی سلیپ ہوتی ہے
ہاں یہ حقیقت ہے دیکھو ٹائم سے سو گے تبھی سے ووٹ پاؤ گے اگر تم بارہ ایک بجے سو رہے ہو نا پھر نیند بورریی ہونے کی تمہاری
تو وہی ہے نا یہ ضروری ہے ج
جی جی جی ہاں یہ تو میں نے کافی بار نوٹس کیا ہے جیسے کھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں تھوڑا فون چلا رہی ہو ہ تو بارہ بارہ ایک ایک بج جاتی ہوں پھر میں ایک ایک بجے سے ہوتی ہوں نا تو صبح ف جان کے لیے میں اتنا لیٹ رٹک میری فضر کی نماز نکل جاتی ہے ٹھیک سے فریش نہیں ہو پاتی بھگ دڑ میں کام ہوتا ہے تو مطلب پھر اس میں نا کام بھی بگڑتے ہیں
ہوں بالکل صی بات ہے ن وہی ہے نا ایکچولی یہ چیز جو ہے آپ کا پورا دن ہی آپ کو سستی میں رکھتا ہے یہ جیز ٹھیک ہے جگہ ہم جب نہیں سوئیں گے تو وہ آپ کا پورا دن اپ کد سستی میں لائے گیا تو یہ تو تو میم میرا ایکسپرینس س میں نے اس چیز کا میں نے تجربہ اس چیز کا پورا
جی ماشاء اللہ بہت اچھا بتا رہے ہیں اور مجھ ج بھی ایسے ہی م و ہوا ہے کیکہ دو تین بار میں نے بھی نوٹس کیا ہے کہ اگر ہم ٹائم ٹیبل سے اٹتے ہیں ٹائم سے جو ہوتا ہیں ٹائم سے اپنے سارے کام کرتے ہیں نا شریر ہمارا ٹھیک رہتا ہے اور ہم بھی ٹھیک رہتے ہیں اور جیسی تمہاری نیند پوری ہو تمہارے سارے کام خراب
ہاں بس وہی ہے اس چیز کا بہت اس چیز کا بہت فرق پڑتا ہے آپ کا پورے دن کی روٹین میں آپ کی صحت بھی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے سارا یہ بہت وہ بھی ہے یہی چیز ہے ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ اللہ نے نیم بنائی ہے ہمیں اس چیز کو اچھی چیزیں جو ہے سمجھ ل کہ وہ یہ سمرھن ج بالکل تو وہی ای دتنا اتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس چیز کا پتا ہوگا تو تو بھائی تھوڑا اس چیز کا آئیڈیا بھی تو ہونا چاہیے نا لوگوں کو
بس دیکھو نا وہی والی باتیں پتا تو سب کو ہوتا ہے پر آج کل نا باڈی کو اتنا الگ کئے بنا لیا نا کسی کا من ہی نہیں کرتا ٹائم سوٹنے کا سب سوچتے ہیں اپنے اور ہاں تو زیادہ ت یہ سوج رہا تھا اپنے گیارہ گیارہ بارہ بارہ اے اٹھیں گے سوئیں گے بھی بارہ بارہ ایک ایک بجے ہ اسی سے شریر سے خراب ہوتا ہے کسی کے سوائیکل کسی کی کمل مدل کسی کمر میں گھٹنوں میں یہ دقتیں ہونے لگ
ہوں بالکل بالکل دوست فرمگوں ساری چیز ہ ساری چیزیں بالکل صحیح ہیں اس چیز کے تو تو وہی ہے نا ہمیں بس صبح مار جیسے جیسے ہم مارننگ صبح اٹھیں گے تو جو کام بھی ہے نا کام بھی ہمارے اپنے آپ ہی ہوتے ہیں صبح اٹھ کے ایسا کوئی اسٹریس جو کام ہے صبح والے ٹائم پہ ہوتا ہے نا وہ پورے دن نہیں ہوتا
یہ تو ہے ہاں دیکھو نا کہ اب یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو اگر آپ کو پڑھائی کرنی ہے نا تو سائلینٹ موڈ بجا کے کرو تو اگر تم ارلی مارنگ اٹھتے ہو کبھی نوٹس کرنا ایک دو گھنٹے آپ کےے شانت ہو کے رس پل نا تو جو تم چار گھنٹے میں سیککھاؤ گےا وہ تم ایک دو گھٹے میں کور اپ
ہاں بالکل بالکل یہ بھی ہ یہ بھی پوائنٹ آپ نے بالکل صحیح فرمایا
ہاں جی صبح میں اتنی تازگی ہوتی ہے کہ صبح میں اگر تمہیں چار گھنے شام میں پڑ رہا ہو نا وہی تمہیں ایک گنٹہ صبح پڑ لو تو وہ تمہارے ذن میں سیٹ
ہوں بالکل ہاں بالکل صحب اورڑا تو وہی ہے اس چیز کا بی پھر دیر سے سن کے ہی آ گیا م جو رات کو ڈیڑھ تک پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں جیسے وہ دو تین بجے تک وہی وہ نا روٹین ہی آ
ہاں پھر وہ روٹین تو دیکھو وہی بگڑتا ہے نا اس سے اچھا س برلی مارنگ اٹھو اپنی اپنے اللہ کو یاد کرو نماز پڑو کلام پک کی تلاوت کرو ف پھر جو کام کرنا ہے وہ شروع کرو
بالکل ہیا بس ماشاء اللہ بس اس چیز پہ اگر سب لوگوں نے عمل کر لیا ہے نا یہ اس تت پہ تو
بس انشاء اللہ کوشش تو یہی رہتی ہے کہ سب مل کریں کیوںکہ ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے ج چلو مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا کرتے ہیں پ بارہ بار ٹھیک اوکے
دھنیہ واد اللہ خوب اس
ا
ج